ہیلو
ہلو
ہاں السلام علیکم
بالکنسلم و بائی ب بالکنسلم
کیسے ہو
بہت بڑھیا ہے اللہ اللہ تعالا کا شکر ہے
ہ امی جنب ب جان سب کہ رہیے سے
سب کہہ رہے تھے ماشاء اللہ سب کہہ رہے تھے
اور میں نے سوچا کہ بہت چچا آپ سے بات کر لی جائیں کیوںکہ ویسے بھی میں امی جانا بجھ جان نے ابھی کھانا بنایا تھا تو میں کھانا کھا کے پری ہی ہوا تھا
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا جو ہم کو کال لگایا بھائی جان آپ کا شکر ہے اللہ آپ کو اپ مہر رکھے
ہاں میں نے سوچا تھا آپ کی کیوںکہ آپ نے یہ دیکھ آج کل بہت زیادہ اتدک دہن کیا جا رہا ہے ز کسی پر آج بات کرنی ہے
جی بھ جان بالکل بالکل آج کل آج کل پانی سے دیکھ روہن کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں اپیوگ کے قلاب آتی تھی کہ پانی کا پانی کو دوشت کر رہے ہیں اس کو اتدک پھیلا رہے ہیں ایسی کا یہ کارل ہے کہ آنے والے سمے میں پانی کی سمسیا کا سامنا کرنا پڑے گا اور جیسے تمام سمسیاؤں کا سامنا ہم کو بھی کرنا پڑے گا بھائی جان
ہ بالکل آپ بھائی جان صحیح فرما کررے گ ہوا کہ پراچیین سمے میں ہمیں پانی کی اتنی زیادہ آوشکتا نہیں ہوتی تھی پرتو جیسے جیسے اپنے جو دیش کی جن سنکھیا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے پانی کی آوشکتا دن پر ن بھی بڑھتی جا رہی ہے پراچینن سمے میں اپنا جو بھمی کا استر تھا جل کا وہ کافی اونچا ہوا کرتا تھا تو لیکن آپ آج کل سمے پر دیکھ رہے ہیں وہ دن پرتی دن گرتا جا رہا ہے کیونکہ پانی کا جو دھو ہے وہ اتیہدک کیا جا رہا ہے
وج نہیں میں رامائ کا پر پانی کا اتدک پرتاروہن کیا ج رہا ہے جیسے پہلے کے زمانے میں ویکتی اتنا پانی کا درپیوگ نہیں کرتا تھا کتنی ضرور رہتی اتنی ہی ہے لیکن وائد آج کل کے پانی جل سنسادھن ہیں جو ڈیجیٹل ہو گئے ہیں جیسے ہینڈ پمپ اور ج ان ساری س موٹر ڈال کر جسے پانی کی آوشکتا سے زیادہ ادھک پانی کو دوشت کیا جا رہا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ اتنے پانی کی آوشکتا تو جتنے پانی کا اپیوگ کرتے تھے لیکن آج جنرریشن میں کہ نئی نئی ٹیکس ٹیکنالوجی کے انوسار نئے نئے کار چل دی ہے جس سے سوار جیسے وہ پانی کی آوشکتا سے زیادہ پانی کا درپیوگ کرتا جسے آنے والے سمے میں ہمیں پانی کے لیے بالکل ترسنا پڑے گا وان
بالکل بھائی جان آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کیوںک دیکھو اگر پانی ہے جو کے جیون کا ایک بہت ہی مہتوپورن ایک رہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے شریر میں جو سیونٹی پرسینٹ
دی ب جان دی با جان ہمارے شریر میں جو پانی ہے وہ سیونٹی پرسینٹ ہے
ہاں توکن ویسے بھی ہمارے ہمارے کرتی ہو پانی ہے تو اتدک ماتا پرنت پینےگ جو پانی ہے وہول کےول صرف ایک پرسینٹ یا سات پرسینٹ کے قریب ہے اور وہ بھی ندی نالوں نہروں کے روپ میں ورتمان ہے
جان یہی میرا ماننا ہے کہ ہماری پتھوی پر ہے جو ستر پر شریف ونییوگی پانی نہیں ہے مہ زیرو پوائنٹ ایک پرسینٹ جو پانی ہے وہ بھی پینے کا اس کا بھی اندرپیوگ کرتے جا رہ ہیں بھائی جان
ہاں کیونکہ دیکھو ہمیں اس پانی کے جو اس کا جو سرشن کرنا پڑے گا تمان سمے میں تبھی جا کے میں اپنی بھابی پیڑھیوں کے لیے پانی کا اپیوگ کروا سکتے ہیں ہم پانی کے ہونے والے جو ہاں بالکل جو پانی کا جو اتدک ماترا میں دوہن کیا جا رہا ہے اس کے لیے سبھی اپنے چھوٹے بھائی جان بڑے جائی جان امی جان بو جان بازی وغیرہ سبھی کو جاگروک کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جتنی میں آ سکتا ہوں پانی کی اتنا ہی اپیوگ میں لینا چاہیے اور پانی کو پ لینے کے بعد اس کو پیڑوں میں یا کہیں بھی اچت استھان پر اس کو بنانا چاہیے
میرا بھی آپ سے یہی کہنا ہے کہ پانی کا اتدھک پروائزن میں رہے گ سوال ہے
یس سر بولیے آپ بتائیے بھائی جان
بھان یہ کہ آج کل کی جنریسن ہے جو موبائل فون جیسے لیپ ٹاپ ٹیلی ویژن ان سب آد چیزوں کا اپیوگ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے یہ صحیح ہے
ہاں بالکل بھائی جان آ صحیح نہیں دنے پرا اور دیش ہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بالک ہیں وہ فونوں میں جو فونس ہو ان میں گیمس کھیلتے ہیں جس سے ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ دن پر دن خراب ہوتی جا رہی ہیں اور چھوٹی سی عمر میں ان کے چشمہ ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر چھوٹی سی عمر میں چشمہ لگ جائے گا تو بھراننے والے سمے میں وہ آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہانیکارک ہوگا
میرا سمے ہے کہ یدی آپ بچوں چشموںوں کی وجہ سے چی آدی واسی ان ساری چیزوں پہ دھیان رکھتے ہیں تو انہیں ان کی پڑھائی بھی ان سے بہت خراب ہو رہی ہے اور آنگل بوشیہ میں بھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا بھائی جان
ہاں بالکل اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ بھی اپنے بچوں کو یا اپنے بڑے بھائی جان کے بچوں کو موبائل تو ان کو چھوٹی سی عمر میں تو موبائل دیا ہی نہ جائے کیونکہ یہ مگر چھوٹی س عمر میں ہی اگر موبائل دے دیا جائے گا تو بچوں کو لت لگ جائے گی
یں دور رکھنا چاہیے اور ٹیلی ویژن ان ساری ایسی سمسیاؤں کو سمادھان کرنے کے لیئے خاص کر ان کے ذمہ دار ہمیں ہیں کیونکہ ایں نے اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں کی لت لگائی ہے اور ان ان کو سمجھانا بھی ہوگا بھائی جان کیونکہ ہماری وجہ سے انیں فون ملائے ہم نے دیا تو ادن کرنے کے لیے لیکن سدپیوگ کرنے کے لیے لے یہ بچے لوگ ہیں نا جو اس کا درپیوگ کر رہے ہیں
جیسے کہ کہ
کو اپنی جی آنے والے جیون میں باری بھرکم نقصان اٹھانا پڑے گا اور
وہ اس کو بھی کم کرتا ہے اور ویکتی کی سوچنے سمجھ نہیں سکتی ہوتی ہے وہ بھی چھیڑ ہو جاتی ہے اور مانسک تناؤ دیتا ہے موال کا اتدک اپیوگ کرنے سے
جی جی بھائی جان بالکل بالکل
یہی میرا ماننا ہے میرا یہ ماننا یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں جو وایو پردوشن ان ساری چیزوں کے پرتی اتنا دھیان نہیں دے رہی ہے تو ان ان کو جاگروک کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا بھائی جان
ہاں بالکل بالکل آپ بھائی جان بالکل پرمانے ہیں موبائل کے علاو جیسے آپ نے اپنا وشے بتایا ہے کہ وائیو یہ بھی اپنے جیون کا جو مہتوپورن بھاؤ ہوتا ہے وایو پردوشن کیکہ باہر ہیو پو س ا ماترا میں ہو جاتا ہے تو ویکتی کو سانس لینے میں اور بیماری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جو ویکتی ہوتا ہے وہ ادک بہت ساری بیماریوں سے گرست ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو دما کی بیماری ہو جاتی ہے ایک استتھما کی بیماری ہو جاتی ہے جو کہ شریر میں وترت پرباؤ ڈالتی ہیں
جی جی بھائی جان جی بھائی جان میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے جو وایو پردوشن ہے وایو پردوشن کارڈ ہے وہ اور ن ساری بیماریوں کاش پریشانی س کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم واتاورن کو سوستھ رکھنے کے لیے ہمیں ادک سے ادھک پیڑ پودے جیسے ہریالی چاروں طرف ہریالی لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے اس کے پرتی دھرنا دینا چاہیے جو بھی اگر ل پیڑ کاٹتے ہیں تو سرکار پر انہیں جرمانہ لگانا چ چاہیے ان ساری چیزوں پر من خوب دھیان دینا چاہیے بان
ہاں بالکل بھائی جان آپ صحی کہہ رہے ہیں دیکھو وایو پردوشن کا سب سے مہتوپورن کڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنسپتی کا دقٹ آ جیسے جیسے بنسپتی کو ہم کاٹتے جاتے ہیں تو وہ ونسپتی کے جب پیڑ کٹتے ہیں تو وہ واو دوشروں کو بڑا دی یہی کارن ہے کہ ہمیں اپنے سے چھوٹے بھائی جانوں کو یا اپنے بھائی جانوں کو اس کے پرتی جاگروک کرنا چاہیے یدی ہم ایک پیڑ کاٹتے ہیں کسی آشکت ہونے پر تو اس کی جگہ میں پانچ سے تصویر لگائے جانانی چاہیے جس سے کہ بنسپتی کا راش نہ ہو تو آنے والے سمے میں ہماری پیڑھیوں کو کٹھنائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے
جی جی بالکل
ہاں یہی کارن ہے کہ ہمیں بنسپتی کو بوشیہ کے لیے بچانا چاہیے اور ادک سے ادک جو پرچاروپڑ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے اور ہمیں آنے والے سمے میں وبن پرکار کے جو سب ہوتے ہیں جاگروکتا ابھیان ہوتے ہیں ان ون مہوتسو بھی کو آیوجن کرنا چاہیے
ہونے چاہیے
ہ
ہاں یہی میرا ماننا ہے وکتیگ د سے برکچاروپن نہیں کرنااہے کیونکہ وچھاروپ کرنے سے اس سے جیو جنتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم سبھی لوگوں کو کیونکہ ان سے پھرک نگر واو منڈل خراب ہوگا برسات ٹیمپر نہیں ہوگی اور آتے دیکھ مانسون خراب ہو جائیں گے جس سے انیکوں بیماریاں پھیلے گی جس سے ہماری بھی آرتھک استھتی خراب ہوگئی ب
ہاں بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ پیڑ پودا کی پیڑوں کو وچاروپن کرنے کے علاوہ ان کو ون مہوتسو کا آیوجن کرنا چاہیے جس میں اک سے ادک پیڑ لگائے جائیں یعنی اور پیڑ لگانے کے ساتھ سات ان کے رکھ رکھا کرنا چاہیے ان میں سمے پر پانی دینا چاہیے اور انہیں پشو پچوں سے بچانے کے لیے ان کے چاروں طرف باؤنڈری کروانی چاہیے کا کٹیلے تاروں کی جس سے کہ وہ آنے والے سمے میں وہ اپنی وتی کر سکے
جی بھائی جان یہی میرا کہنا ہے کہ پیڑ پودوں کاتے د لگانا چاہیے کیونکہ پیڑ پودے لگانے سے آکسیجن کی ماترا بڑھے گی ی آکسیجن بڑھے گی تو بیماریاں بھی کم پھیلیں گی بے
ہاں ہوئی تو ہو تو یہ کرارنے کہ ایں اپنی بنا کو بچوں سے موبائل کو دور رکھنا چاہیے اور واو پر دش پہ بھی ہمیں اتدک دھیان دینا چاہیے
یہی میرا آپ سے کہنا ہے کہ بنسپتی ان ساری چیزوں سے
جی جی جی بھائی جان میرا بھی ان یہی کہنا ہے کہ بنسپتی ان ساری چیزوں کو لگانا چاہیے
ہاں
پیڑ پودے لگانے سے ہریالی چائی جاتی ہے اور جس سے
ہاں بالکل بھائی جان اور آپ سے آج بچوں کے موبائل کے اوپر اور واو پردوشن اور بنسپتی ٹھیک ہے کپ بھیناپ سے بات کر مجھے بہت اچھا لگے لگا ہے ہاں بالکل سمے میں ویسے بھرپور راستھان کا رہنے والا ہوں آیا
د کہاں سے جی سمجھ میں نہیں آیا بھ جان
بر بھرتپور راجستھان
جی جی بھائی جان تو ہم آپ سے مل کر اور لمبی مردیں بھائی جان جب بھی کبھی بڑھتا پرانے کا موقع ملے گا تو میں ایک بار ضرور رہوں گا
بالکل آپ آنا آپ کے لیے ویلکم ہے
جی جی جی جی جی بھائی اللہ حافظ جی بھائی یار